وعلیکم السلام کیسی ہو تم
میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فورن کال کر کے حالے دن پوچھ لوں آج کل تم کس مصروفیت میں گم ہو
بس یار آج کل گرمی نے برا حال کیا ہوا ہے اور اوپر سے اس بجلی کہ بےجاؤ لوڈ شیڈنگ نے زندگی عذاب بنا دی ہے تمہارے وہاں کیا صورت حال ہے
میں بھی خیریت سے ہوں ہمارے یہاں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں دن میں اتنی بار بجلی چلی جاتی ہے کہ اب تو گنتی بھی بھول گئی ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ملک میں ہر سال بجلی کا یہ محرم کیوں کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ ہم اتنے تاریخی یافتہ دور میں جی رہے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم بجلی تو آج کل کے دور کی سب سے بنیادی ضرورت بن چکی ہے اس کے بغیر تو اب زندگی کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے سوچو اگر ایک دن کے لیے بھی مکمل طور بجلی غائب ہو جائے تو پوری دنیا تھپ ہو کر رہ جائے گی
ہاں نہا بجلی کے بغیر تو اب زندگی کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے کل رات جب بجلی گئی تو میں سو میں نے سوچنا شروع میں سوچنا شروع ہو گئی کہ آخر اس بجلی کی ایجاد کس طرح ہوئی ہوگی اور ان سائنسدانوں نے کتنی محنت کی ہوگی اس چمکدار کو دنیا کے سامنے لانے میں
صحیح بات ہے تھوڑا پیچھے جائیں تو اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے پرانے زمانے میں لوگ تو صرف آسمانی بجلی سے واقف تھے یا پھر انہوں نے دریائی مچھلیوں میں ایک عجیب سا جٹک محسوس کیا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس طاقت کو انسان اپنے گپ سے میں کر کے گھر روشن کرے گا
میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا بڑا کام ان سیا انیسویں صدی میں ہوا تھا جب مختلف تجربات کیے گئے تمہیں یاد ہے ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ کس طرح میگنیز اور تانبے کے تاروں کی مدد سے پہلی بار بجلی کو حرکت میں لایا گیا تھا
ہاں مجھے بالکل یاد ہے مائیکل فراڈے کا نام تو سب کو ہی یاد ہوگا اس نے جو طریقہ دریافت کیا تھا اسی کی بنیاد پر آج ہمارے بارے میں ہمارے بارے بجلی بڑے بج گھر یعنی پاور ہاؤسز کام کر رہے ہیں اس کا وہ اصول جنریٹر کی ایجاد کا سبب بنا جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے
لیکن مجھے ایک بات بتاؤ بجلی آخر بندھی کیسے ہے مطلب ہم جنریٹ موٹر چلاتے ہیں یا ابھی بجلی گھر میں پانی سے بجلی بنتی ہے تو آخر اندر ایسا کیا عمل ہوتا ہے جو تار کے ذریعے ہمارے گھروں تک کرنٹ پہنچاتا ہے
یہ سوال بڑا گہرا ہے دراصل ہر چیز چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہے جس سے ہم جوہر ایٹم کہتے ہیں ان جوہروں کے اندر مزید باریک جرات ضرورت ہو ہوتے ہیں ا جنہیں بر کی ذرے یعنی الیکٹران کہا جاتا ہے جب یہ الٹ ایک ہی رخ میں تیزی سے دوڑتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے
اوہ آپ تھوڑا سمجھ میں آیا اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرانز کے بہاؤ ہی دراصل بجلی کا کرنٹ ہے تو جو تار ہمارے گھروں میں آتی ہے اس کے اندر الیکٹرانز کا راستہ بنا ہوتا ہے جہاں سے وہ گزر کمرے ہمارے پنکھوں اور بلب کو چلاتی ہے
ہاں بالکل اور اس راستے کو ہم برف کی دائرہ یعنی سرکٹ کہتے ہیں اگر یہ راستہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو الیکٹرانز کا بہور رک جاتا ہے اور بجلی بند ہو جاتی ہے اس جی ایک جب سوئچ بند کرتے ہیں تو راستہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب سوئچ آن کرتے ہیں تو را جڑ جاتا ہے
تم نے تو بڑے آسان لفظ میں سمجھا دیا لیکن ایک اور بات ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے ہمارے ملک میں پانی سے بجلی بنانے کے بہت سے ذریعے ہے پھر بھی بجلی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے اور سپلائی پوری کی کیوں نہیں ہوتی کیا صرف پانی ہی ایک ذریعہ ہے بجلی بنانے کا
نہیں صرف پانی نہیں ہے بجلی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں ایک تو آبھی بجلی یعنی ہائڈرو الیکٹریسٹی ہے جو دریاؤں اور ڈیموں پر بنتی ہے یہ سب سے سستی پڑتی ہے اس کے علاوہ ہوا کے ذریعے ونڈ انرجی کو کہتے ہیں سورج کی ا شام سے یعنی سولر اینرجی اور کوئلے یا تیل کو جلا کر یعنی تھرمل انرجی بھی بجلی بنائی بنا بناتی ہے ہاں
ہمارے یہاں تو زیادہ تر تھرمل یعنی تیل اور کوئلے سے بجلی بنائی جاتی ہے اسی لیے شاید یہ اتنی مح مہنگی ہے کیونکہ تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے کاش ہم سورج کی روشنی یعنی سولر انرجی کا استعمال بڑھا دے ہمارے ملک میں تو دھوپ کی کوئی کمی نہیں ہے
تم نے بالکل ٹھیک کہا سورج کی روشنی سے بجلی بنانا یعنی کو شیدی طاقت سولر انرجی آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر تخ سولر پینلز ان کو کہتے ہیں لگا رہے ہیں اس سے ایک بار کا خرچہ تو ہوتا ہے لیکن بعد میں بجلی کا بل بالکل ختم یا بہت کم ہو جاتا ہے
ہاں میری پڑوسی نے بھی ابھی پچھلے مہینے ہی سولر سسٹم لاگوایا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب انہیں لوڈ شیڈنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا اور دن کے وقت ان کا اے بھی مفت چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر سر کو اسی طرف آنا پڑے گا
یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کالر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف دن کے وقت کام کرتا ہے جب سورج چمک رہا ہو رات کے وقت ہی بادلوں کے دنوں میں بج لیگ کو ذخیرہ کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کافی مہنگی آتی ہے
یہ بات بھی تمہاری درست ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ذریعہ مکمل طور پر اکیلے کافی نہیں ہیں ہمیں ہر قسم کے ذریعے کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہوا سے چلنے والے چا ونٹر بنس بھی ان علاقوں میں بہت مفید ہے جہاں تیز ہوا چلتی ہے جیسے اور سہیلی علاقہ
بالکل سہری علاقوں میں اور دروں میں جہاں ہوا کا رخ تیز ہوتا ہے وہاں ونڈ ملس لگا کر بہت س بجلی بنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ترقی یافتہ ذریع ہے جسے جوہری طاقت یعنی نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں اس میں بہت تھوڑے سے مدیات سے بہت زیادہ بجلی بنتی ہے لیکن یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے
جوہری طاقت یعنی نیوکلر پاور کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ اس میں جو فضلہ نکلتا ہے وہ انسانی صحت اور ماحول کے لیے بہت پا ہوتا ہے اگر اس کا نظام سنبھالا نہ جائے تو کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے جیسے پرانے زمانے میں کچھ ملکوں میں ہوا تھا
ہاں جر نوبل اور فوکو شیما کے ہاتسے اس کی بڑی مثالیں ہیں اس لیے نیوکلئر انرجی کو بہت احتیاط اور اعلی درجے کی حکمت عملی
ج
بھی چلانا پڑتا ہے لیکن اگر پ اور باقی سا بجلی کلین انرجی کی بات کی جائے تو ابھی بجلی اور خورشیدی طاقت ہی سب سے بہتر ہے کیونکہ ان سے ماحولیات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا
ماحولیات کی بات کی تو مجھے خیال آیا کہ جب ہم کوئلے یا تیل سے بجلی بنا ہیں تو اس سے کتنا دھواں نکلتا ہے وہ دھواں ہماری فضا کا زہریلا زہریلا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے موسم بھی بدل رہا ہے گرمی کے بان گرمی کا بڑھنا اور بارشوں کا بے وقت ہونا ہی اسی کا سبب ہے
صحیح کہہ رہی ہو اس عظیم مسئلے کو دنیا بھر میں مسمی موسمیاتی تباہی یعنی کلائمیٹ چینج کہا جا رہا ہے دنیا اب کوشش کر رہی ہے کہ کوئلے اور تیل کا استعمال کم سے کم کیا جائے اور ان ذراائوں کی طرف جایا جائے جو قدرت نے ہمیں مفت دیے ہیں اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گے جیسے سورج ہوا اور پانی
ناقاب لفہم مجھے ایک بات اور بتاؤ ہمارے گھروں میں جو بجلی آتی ہے وہ دو م مختلف قسم کی ہوتی ہے نا میں نے اکثر سنا ہے کہ اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ میں کوئی فرق نہیں کوئی فرق ہوتا ہے یہ کیا چکر ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی
ہاں یہ کافی دلچسپ سوال ہے چلو میں سمجھاتی ہوں اے سی کا مطلب آٹرنیٹ کرارٹ یعنی متبادل باہور اور ڈی سی کا مطلب ہے ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ب براہ راست بہ اور ان میں بنیادی فرق الیکٹرانس کے دوڑنے کے طریقے میں ہوتا ہے
اچھا وہ کیسے تھوڑا کھل کر بتاؤ تاکہ میرے دماغ کی بتی بھی جلے
ڈی سی کرنٹ میں الیکٹران صرف ایک ہی رخ میں سیدھا دوڑتے ہیں جیسے کہ کسی بیٹری سے نکلنے والی بجلی ہمارے موبائل فون لیپ ٹاپ اور ہر وہ چیز جو بیٹری پر چلتی ہے وہ ڈی سی کرنٹ استعمال کرتی ہے اس میں کرنٹ کا بہاؤ ایک ہی سمت میں رہتا ہے اور اے سی کرنٹ میں کیا ہوتا
ہاں اور اے سی کرنٹ میں کیا ہوتا ہے پھر کیا الیکٹرانس الٹے دوڑ تے ہیں
آ تم نے مذاق میں کہا لیکن بات کچھ ایسی ہی ہے آ اے سی کرنٹ میں الیکٹرانس اپنی سمت بار بار بدلتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں اور یہ عمل ایک سیکنڈ میں بہت بار ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو سرکاری بجلی آتی ہے اہ تر کمبوں سے تار کھمبوں سے وہ اے سی کرنٹ ہوتی ہے
ٹھیک ہے چلو پھر اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ